السلام السلام علیکم
والک حیکم السلام شکر اللہ کا آپ سناپ
ہاں اچھے ا سے شکر اللہ کا آج میں اسکول میں ہماری اردو ٹیچر نے لال جی کے بارے میں بات کی مجھے یہ موضوع کافی دلچسپ لگا
بالکل لالچ ایک ایسی بری عادت ہے جو انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے تمہارا کیا خیال ہے لالچ کا کیا ہوتا ہے
میرے خیال میں لالچ کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس پر کائنات نے کہیں اور ہم سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھی رکھی چاہے اس کی اس کے لیے غلط طریقہ ہے کیوں نہ اپنا پڑے اپنانا پڑے
بالکل ٹھیک کہا تم نے لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے جب آدمی لالچ لالچی ہو جاتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتا
کروتا ہ ہم بچپن سے ایک کہانی سن آئے ہیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی اس کی کہانی میں بھی لالچی کا نتیجہ برا نکلا تھا
ہاں اس کہانی میں ایک انسان اک کسان کہ پاس ایسی مرغی تھی جو روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی کسان نے سوچ چ کیا مرغی کے پیٹ میں بہت سارے سونے کے انڈے ہوں گے اس نے لالچ میں آ مرغی کو ذبح کر دیا مگر اندر کچھ بھی نہ ملا اس طرح اس نے روز ملنے والا فائدہ بھی کھو دیا
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچی کا انجام ہمیشہ نقصان ہوتا ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ لالچ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں دھوکا دیتے ہیں اور آرام طریقے اختیار کرتے ہیں
میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ دکاندار زیادہ منافع کرنے کے لئے غیر ماہری چیزیں بیچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ انہیں زیادہ پیسہ مل جائے گا
مگر آخر میں ان کی شہرت خراب ہو جاتی ہے اور لوگ ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں
لال کیا لالچی صرف پیسوں کا ہوتا ہے
نہیں لالچ صرف پیسوں تک محدود نہیں ہوتا کچھ لوگ شہرت کے لالچ ہوتے ہیں کچھ طاقت کے اور کچھ تعریف کے ہر وہ خواہش جو حد سے بر جائے اور انسان کو غلط راستے پر لے جائیں لالچ کہلاتی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی یہی اگر کوئی اسٹوڈینٹ ہر سورج میں کلاس میں پہلے آنا آنے چاہیے آنا چاہیے اور اس کے لیے چیٹنگ کرے یہ بھی لالچی ہے
جی ہاں کامیابی حاصل کرنا بری بات نہیں مگر غلط طریقے سے کامیابی حاصل کرنا لالچ ہے
ہمارے دین میں بھی لالچ کو پسند نہیں کیا گیا
جی جی بالکل اسلام کناعت اور شکر کی تعلیم دی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور حلال طریقے سے ریزیں کماتے وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ لال جی انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا
بالکل صحیح کیونکہ اس کے پاس جتنا بھی ہو اسے کم لگتا ہے اگر اس کے پاس دس چیزیں ہیں تو تو وہ بھیز چاہتا ہے ہے اور اگر بیس مل جائے تو چالیس کی تمنا کرتا ہے
یعنی لالچ کی کوئی حار نہیں ہوتی
جی ہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کنات سب سے سب سے بڑی دولت ہے
اسکول میں بھی کچھ بچوں دوسروں کی اسٹیشن اپری یا چیز دی لالچ کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو کم سمجھتے ہیں
یہ عادت بھی اچھی نہیں ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے مقابلہ صرف اچھائیوں میں ہونا چ چاہیے نہ کہ مال و دولت میں
اگر سب لوگ لالچی ہو جائے تو معاشرے پر کیا اثر پڑے گا
بہت برا اثر پڑے گا لوگ ایک دوسرے کا حق ماریں گے دھوکا دیں گے رشوت لیں گے اور انصاف کم ہو جائے گا ایسے معاشرے میں عام امن اور بھروسہ ختم ہو جاتا
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریشن کی بنیاد بنیادی وجہ بھی اکثر لالچی ہوتی ہے
بالکل جب لوگ حلال اور ہرام کا فرق بھول کر صرف زیادہ پیسہ جمع کرنے کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کرپشن پیدا ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ لالچ دوست کو بھی خراب کر سکتا ہے
بالکل اگر دوست صرف اپنے فائدے کے لیے دوستی کرے تو وہ سچا دوست نہیں ہوتا سچائی دوستی محبت اخلاص اور وفاداری پر مبنی ہوتی ہے
لالچی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے ہمیں شکر گزاری کی عادت اپنانی چاہیے جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جانی تو ہم ہمارے دل میں کنات پیدا ہوگا
اور دوسرا
دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھنا چاہیے ہر چیز جو ہمیں چاہیے ہے ضروری نہیں کہ ہماری ضرورت بھی ہو
یہ بہت اہم بات ہے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں
جی بالکل لوگ دوس اوکے مہنگی گاڑیاں موبائل فون اور کپڑے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں اسوں سے لالچ اور حسد پیدا ہوتا ہے
اس لیے انسان کو اپنے زندگی اور اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیے
جی ہاں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی اچھے اخلاق اور نیک اعمال میں ہے
میں نے سنا ہے لالچ کے دفعہ جرم کا س سبب بھی بنتا ہے
بالکل چوری دوکھا دہی اور فراڈ جیس بہت سے جرم لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں لوگ جلدی امیر بننے کی خواہش میں غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں
بالکل حلال رزق مجھے مجھے اپنا دادو ابو کی بات یاد آ گئی وہ کہتے ہیں کہ محنت سے کامیابی ہوئی ایک روپیہ بھی اسے دولت سے بہتر ہے جو دھوکے سے حاصل کی گئی ہو
تمہارے دادا ابو نے بہت اچھی بات کہی ہے محنت اور ایمانداری انسان کو عزت دیتی ہے جب کہ لالچ اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ بچوں میں بھی لالچ پیدا ہو سکتا ہے
جی ہاں اگر بچوں کی ہر خواہش فورا پوری کر دی جائے اور انہیں قناعت کی تعلیم نہ دی جائے وہ لالچی بن سکتے ہیں
تو والدین اور استادوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اچھی کریں
جی جی بالکل انہیں بچوں کو شیئرنگ کنعات اور دوسروں کی مدد کرنے کی عادت سکھا اٹھانی چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ صدقہ اور خیرات بھی لالچ کو کم کرتا ہے
جی ہاں جب انسان اپنی دولت میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں کو دیتا ہے تو اس کے دل میں رحمت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور لالچ کم ہوتا ہے
یہ بات سچ ہے دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے
جی اور سکون وہ دولت ہے جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی
آج کی گپتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی لالچ ایک بری عادت ہے جو انسان کو نہ صرف مالی بلکہ اخلاقی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے
تو ہمیں یہ کہ سکتے ہیں کہ کناات شکر گزاری اور ایمانداری لالچی کو بہتر علاج ہے لالچی کا بہتر علاج ہے
اگر ہر انسان انند اصولوں پر عمل کرے تو معاشرہ زیادہ بہتر اور پرامن بن سکتا ہے
بہت خوب آج کی گفتگو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور تعنات سب سے بڑی دولت
جی ہاں ہمیں ہمیشہ محنت ایمانداری اور شکر گزاری کو اپنانا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے
شکریہ آج کی بات چیت بہت مفید رہی
ہاں شکریہ اللہ ہمیں لالچ سے بچائیں اور کنعت والی زندگی عطا فرمائیں
انشاء اللہ چلو اللہ حافظ
ہ حافظ